ٹھیک ہو
ہ کئی گٹی
ہوں
کئیپہ
اورپ کے
کہ
یہ کیا کر رہی ہے ا یہ کون ہے وہاں پر
ہ تمہاری م
بہت سیدھے کرو ورنہ کال ریجیکٹ ہو جائے گی آپ کو
ب ک رہے ہو وہاں پہ کچھ
نہیں یہ میں ایک بندی کے لیے یہ پیک کر رہا ہوں ایک چیز
آ نری م میں چ پائے
منتظر کے لیے اردو میں بات کرو بلیڈی بلیڈی پول
رہا
بائے ا آپ کو اسپیلنگ بھی نہیں آتی آپ کتنی پاگل لڑکی ہو
ہاں کچھ پہ رہ ہو
یہ میں نے رکھا ہے اپنی بہن کے لیے وہ میں نکلوں گا نا باہر وہ میں نکلوں گا نا باہر پھر میری بہن اس کو کھائے گی چاٹ چاٹ کے نئے سمرن کے لیے
اچھا سنو با ٹھیک ہے اس کو پیک کرو وہ دتی رہتی ہے نا
یہ کون چل رہا چللا رہا ہے باہر سے
پتہ نہیں
پت نہیں ہوگا کوگی ڈری نہیں آپ کو لانت ہے
آپ کو
آپ کو ہیں آپ کو ہیں متر کھاو پاگل لڑکی گائے کا منت پیو گائے کا منت پی کرو بادسی د ک ریجیکٹ ہو جائے گی
یہ نہیں ہوگی مجھے کا کیا خبر
کیایا خبر خبر
اور مجھے خبر دیکھنی ہے
اچھا ہوں آ جاؤ میں نے رکھا اب کھانا ٹھیک ہے میں نکلتااہ باہر یہ صبح اب کھاؤ تم کیا ہے آپ کو دماغ نہیں ہے
اب نہیں ہے دماغ
آپ کو پاگل لڑکی ہو مما سلیکٹڈ لینگویج ا اسز کنگ وک آپ کیا کر رہی ہو آپ کیا کر رہی ہو سمو ذرا سیدھے بات کرو ب قغفی مت کرو یہے کہ کال ریجیکٹ ہو جائے گ
یہ نہیں ہوگی ہم اردو میں کر رہے نا بہت تبھی یہ نہیں ہوگا میں تمہارے نمبر کو لکھانا ابو ڈگ
میں لیککھون گا سمرن سور
نن کووں گ آبر خش خش
میں لکھوں گا سمرن سورم سنگھ
ٹ سمرن سورو سنگھ
طاقت ہی ہے
گغس میرکھؤ تھپ تھپ آنٹی اوررد میں بعد کارو اس کو آکل نہیں ہے اس بڑیا کو
ابرت
ہاں بولو
کیا ٹھیک
کرا ہوں
کر رہؤ اچھا ا طریقے سے کرانا یہ آج ہی ہونا چاہیے
آج کا ہوا میں ہوگا
ہا میں نہیں زمین پہ ہوگا
اس کے لیے فارم بھرنا ہے
ہاں بر پہرے پر
ہاں اس کو سمرن کو بولو مجھے لنک سینڈ کرو کاریہ ایپ کی
تم کرو خود اپنے سے ایے کال کٹ ہو کال ک کرنے کے لیے ف
ہاں اس کو بولو بیٹھو چھپ
کرو اب اور ت بہت میں م ہو
ہاں ہم میں اردو میں بات کر رہا ہوں آپ نہیں کر رہی ہے اردو
ہاں اس کو تو اردو بھی نہیں آتا ہے کرنا یہ کون بھیا بیٹھی ہے وہاں پر
ہاں یہ پہ ہے نا تھوڑی
میں بڑی
ہاں آپ بوڑھیا ہو
کون میں
ہاں ہاں
برییا ہوگی تلیس
ابھی چار منٹ ہی ہوئے ہیں
آپ کیا دس منٹ
ہاں
ہاں
سمن بات کرو خود یہ کس کے پاس فون دیا ہے
کوئی نہا
دہس کو فون واپس اپ کوو دماغ نہیں ہیں
کیا
اور کو بڑی
ہاں مجھے
یور بڈھا شتھمت
اور کیا کر رہی اور ڈیری کیا کر رہا ہے
کیا
وہ اپنے آپ کو کرکھر کر رہا ہے
اچھا مجھے لگا گٹکا کھا رہا ہے
کوھٹکا نہیں کھا رہا ہے
اچھا اچھا اس کو بولو کھاؤ گٹکا
کھاتے ہو گٹکا
نا میں کیوں کھاؤں گا گٹکا بولو ممی کو محبوبہ نام ہے یہ کیہ ابرات ڈار ایٹ سیون
کیا آبر ڈور ایٹ سیون وٹ
اس کو کیا نام رکھوں گا میں محبوبہ امی ایچ بی او بی اے محبوبہ جی چلا موبائل نمبر کیا ہے اس کا موبائل نمبر ایک
ایٹ فور نائن ون نائن تھری نائن ڈبل فور زیروو اسیا نہیں پتا نہیں انکوں سے بھی مر پتا یہاں ایک ڈاکٹر آ ہے ڈاکٹر شاکر مسدی شارق مسدی وہ س کی نہیں کرنا یہ ہی ہے فرڈا بھی پیشنٹ کے لیے وہ وہڈوسکوپی کرتا ہے اشارق مسودی ایک میڈیکل ریپریزنٹیشن
ٹیشن ہے
وہ اصل میں سری نگر میں رہتا ہے چوڑی بھی ہے آپ کو پتا ہے وہ ایک ایک وزٹ کرائ تھری ہنڈریڈ فی لیتا ہے تمہیں پتا ہے یہ سب
ہاں
اس کا ایڈریس پت ہے میں بول
ہاں بولو
فاکتو کمپلیکس
وہ کم ہوتا ہے
کوٹ روڈ بادم باغ سوپور
اچھا
وہ یہ والے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور ایچ ڈی ایف ایل سی ایل پی ایچ او ایس ٹوونٹی فائیو او ایچ این ٹیی ٹی ایس ایچ ٹیی فور پتہ ہے تو میں یہ سب کیوں نہیں آ رہی ہے میری بات اوتوں بٹ کول بھرپونگسس مس ہیلو تم کیوں نہیں بات کر رہی ہو تمہارا دماغ خراب ہے پاگل انسان بات کرو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلوبؤ وٹ آر ی ڈو تم کیا کر رہے ہو یہ بات کرو ابرار آبرار اور اب ہے باہر نکلو اس کمرے سے اس میں آواز نہیں آتی اپب ا باہر لوگوں نے روٹی کھای ہے کسی کی ابرار ابرار تم کیوں نہیں کر رہے ہو بات ابرات آبر اچ ابا آٹھ سیکنڈ ہو گئی اب ن اور دس پلیز ٹواک ٹو می ہم ٹکٹ آ تو م اچھا تم اس کمرے سے باہر نکلو اس کمرے میں ٹاور نہیں آتے ہیں ابر پلیز آ براٹ ٹاک ٹو می ٹک ٹ م پلیز نہیں کر وہاں سے بات ہی آتی ہے پھر مجرا کال ک تو وہاں سے بہت میر دماغ میں ہے اب آ ر بٹی کوئی اس کو دفاع کر آبرت پلیز یہ تمہ نیٹورک ایشو ہے مجھے نہیں ہے نیٹ ورک ایشو ت گو ونس عید وونم ن م آر ز اب چو س پ ڈفر اچود اور آ بور آ برور ت پاگل باپ رہ میں کر رہی ہوں نا یہاں سے بہت کیوں نہیں کرے وہاں سے بہت دس منٹ ہو گئے اب ل آئی ول کال وٹر نہیں نہیں ابرام میں نے کی کہا ا رہا تھا تازہ